گیا ہلو ہلو ہلو ہلو
ہلو
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام
بولیے بھائی جان کیا حال چال
سب بڈھیا ہے اپنا بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے بیٹھے آپ سے بات کر رہے ہیں
اچھا کہیے کھانا پینا کھا لیے ہیں
نہیں بھائی جان ہم کو کھانا پسند نہیں ہے ج
تو کیا پسند ہے
سونا
اور اور پھ
نہیں بھائی چین اور ہم کو اور چیز بہت چیز پسند ہے
جیسے میں
چاند پر سے کودنا تارے کو چو نہ
ہ ہوں
بھائی جان میرا دوستوں کو سوچ رہا تھا بتائے کیا دوست کا کہانی بتا پت ہے آپ کو
ہاں بت آ تو جارا
وہ کسی سے بات کیا تھا ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں
توسو کوئی بند بولا تھا
ہاں
ت میرے لیے چاند طرح لا دے گا تو ہم کو بہت چیز دیں گے تو بول رہتا کیا کہ چلو چاند لایا جائے سمجھا
ہاں
تو چاند لانے چلا گیا تھا ہم بولے ن ٹا ہ کی کرتا ہے یہ کو چینے ہے تو م کو کو دے دے گا تو ہم لوگ کیا دیکھیں گے تو بول رہا ہو یہ تو بات ہے لیکن پیسہ بھی ملے گا ہم لوگ نیا بنا لیا جائے گا ہم بولے نہیں میرا ایک دوست ہے ہم اس کو کہ دیں گے وہ تمہارے لیے نیا کاغذ کبر نہ دے گا
او ہوو بھائی او ہو کون بولا ہے آپ کا کون سا دو ج
ا بھائی جان ہے کوئی دوست لوگ ہے ایگو ہے ایک جانتے ہیں ایک چوچ نام کا ل کیا
او ابھی ہم ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے ہیں کس کو بول رہا ہے
بائی ج وہ کافی اپنا بڑھیا اپنا بڑھیا سب چیز کر لے گا بھائی جار ہم کو ہم کو دھوکا دیتے تا ہے بائی جان بہت دھوکا دیتا ہے بائی جان
بائی اس کا بھی تو کوئی کرن ہوگا
بھ جان تو کارن بعد کا بات ہے دوست کو د
نہیں نہیں نہیں وہ دھوکا نہیں دیتا ہوگا کہیں یار وہ کہیں کچھ کوئی کام میں وست ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا
جی بھائی جان اس کا سب نامپ رکھ دیا چو اچھی
ہاں پتا نہیں کیوں رکھ دیا ہے اسے چلیے کوئی بات نہیں
اور ایک بندہ تو اس کا نمبر بھی سیو کیا تھا چھوچھی سے
او پتا نہیں ایک ہمارے ہی بغل کا ایک بچہ ہے ٹھیک ہے
دییو ہے
جی اس کے نام ہممانشو ہے ٹھیک ہے
ہاں
ارے اتنا کیا بتا اتنا وہ لڑکا ہے میں کیا بتاؤں گا آپ کو بتانے میں کیا کو شرم آ رہا ہے
مت بتائیے بھائی جان بتا ب ک ک جی سرم م رہا تھا
ہاں یہ تو بتلی میں بہت ہے وہ الگ الگ ہی قسم کا بچہ ہے وہ
ہاں بھائی جان سنے تو ہم کافی بڑے بچا ہے ہو جاتا ہے بھائی جان کروڑوں میں ایک دو بچہ نکال جاتا
بھائی بت ہے اور اس کے پاس ایک اس بد ایک فون مل گیا ہے ٹھیک ہے ب گھر میں پچاس بار کسی کے پاس کال کرتے رہتا ہے دن بھرے د ب پچاس بار کال کرتے رہتا ہے کسی کے پاس
او بھائی جان
تو کیا ہم تا ہے اس کو
اس کے پاس کافی سمے لگ رہا ہے نا
ہاں وہ لگتا ہے وہ رات کو بھی رات کو بھی جگہ رہتا ہے پتا ن اس کو کیا ہوا ہے اس کو نیند کو اس تو بھی نہیں کرتا ہے وہ
اس کو نیند ختم ہو گیا ہے بھائی جلو بولتا ہے کہ ہم بھی اس سے پوچھے تھے نا تو بول رہا ہے کیا کہ بگوان جی نیند ختم کر دیا
او ہو لگتا ہے کچھ بارا سوچ رہے ہیں کچھ
ہاں بھونکوں بھی لگ رہا ہے کچھ سوچ تو رہا ہے وہی نا چھوچی سے بات کیا تھا بھائی جانب کو نہیں پتا ہے تو چھو چے گ سے آگیا آتا
ا وہی بات کیا تھا اچھا بات ا جار اچھا چھوچی کون ہے آ یہ کو مجھ میں آ رہا ہے
پتا ہم کو بھی نہیں ن پتا ہے بھائی جان میرا ایک دوست نے بتایا تھا ہم کو تو یاد بھی نہیں تھا بھ جان ایک اور دوست ہے جو اس کا ایک سیمیسٹر کا ایگزام چل رہا تھا نا تو ابولا کہ ہم کو ایک وہ جو آپ نہیں بولے اس کا نمبر چاہیے ٹھیک ہے تو ہم بولے تم بات کر لو تو وہ بول رہا ہے ہم چھو اچھے سے بات نہیں کرتے
او
ہم س ہم بول وہ چوچھی
اچھا کوئی بات نہیں اچھے ہوتا ارے گ اس کا ایک کوئی ایک وتی ہوتا ہے اس کا ایک نام نہیں ہوتا ہے اس کا کئی پرکار کے نام ہوتے
ہاں بھائی جان ایک تو بات سحی بولے کوئی پر کے نہیں بھ جان دس بائیس پرک کے
ہاں جیسے گھاڑ میں الگ ہی نام ہوگا اور اسکول میں جان کے بع الگ ہی ہو جائے گا اور دوستوں کے ساتھ الگ ہی نام ہوتا ہے لیکن وہ بڑا فنی والا نام ہوتا ہے وہ ہسمکھ نام ہوتا ہے وہ
ہاں بھائی جان یہ تو بات ٹھیک ہے بولے
چھچی بول رہا اس نام چھونچی تھوڑا ہی ہوگا کچھ اور ہوگ لیکن سب کوئی بتا
نہیں بھائی جان چو چ ہے نام ہے اس کے آدھار کارڈ پہ بھی اس کے نہیں اور بتائیے بھائی جان کھانا پ نہ ہو گیا
ہاں کھانا پینا تو ابھی کھا ہی لیا ہوں بس ابھی تھوڑا ٹہل رہا تھا
ا
ج آپ کھانا پین کھا لیے ہیں
م بھی کھانا پینا بھی نہیں کاتے ہے بائی جان
ہاں یا تو د مت سوتے ہیں اور چھوچھی سے بات کرتے ہیں
ہاں
ابھی ہم کو کھانا کھانا پسند بھی نہیں ہے بھائی جان جیسے سونا پسند نہیں اسی طرح جی سونا پسند ب کانا کانا پ ا ہے
ا فون والل س لو نا
کبھی س دیکے بھائی جان آدمی دو طرح سے سب پ ایک ہوتا ہے آنکھ کھول کر کے اور دوسرا ہوتا ہے آنکھ بند کر کے تو اب یہ میرا سونا چلتا ہے آنکھ کھول کے
او
کبھی کبھی نیند آئے گا اس کے بعد کچھ ہو جائے گا تو اس کے بع نیند چلا جاتا ہے بول ہم بعد میں آئیں گے
اچھا بات ہے یار ہونا چاہیے ایسا
آپ لو کا ند تو بولتا ہے ہم ابھی آبے کریں گے ت آئیں گے ہم تم جانو کہ تم کو کیا کرنا ہے
او ہو اچھا بات ہے ہاں سمجے گ
ہاں تو سمجھ جائیے ڈر لگتا ہے کہ نہیں بھائی جان ہم سے
آ
آ ہے کہید ہے
ارے بھائی آپ سے تو ڈر ہم کو اتنا لگتا ہے کیا بتا لگتا ہے آ ہم کیا کیا کیا کر دیجیے گا ہم سے بہت ڈر لگتا ہے ہاں تو کہاں پتاہ آگے کہن تو وہاں دے دیجیے گا تو پھر دکھتے ہو جائےا
نہ نہ اتنا اب اتنا دور آئیں گے آپ کو د آ دن
د کیا ڈ ایڈریس اٹھائی لیجیے گا کا
ہاں اھر میسج کریں گے آپ کے بس چلا جائے گا دعات
اببا او ہوو بول ن
ا تکنیک کا زمانہ ہے تکنیک کا
یہ تو بات ہے صحی ہے
یہ بھی ہو جاتا نا بھائی جان جیسے اتنا چیز ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو مارنا ہو تو اس کے پاس جاؤ نہیں اس کو بس دوگ میسج کرو پٹا اٹا کے بیٹھ جائے گا تو کتنا اچھا رہتا جی تب نہ سمجھ آتا کی اصلی تکنیک کیا ہوتا ہے
ہاں آنے والا دن میں لگ رہا ہے ایسا ہو بھی جائے گا
اچھا دیکھتے اور بتائیے گرمی کس طرح ہے یہاں پہ تو باپرے گرمی کا حد سے زیادہ ہے
یہاں پہ بھی گرمی کافی ہے یار دھوپ وغیرہ یہ تو اتنا ہے بنا پنکھا کے تو رہا نہیں جا رہا ہے
ہم بھی ہم تو بھائی جان بنا پنکھ پنکھوں کے نہیں ہم سے رہا جا رہا ہے
او ہو تب تو بھائی اے سی لگا لینا پڑے گا لگ رہا ہے اب ہم کو اے سی یار آڈر کر دیا آنے والا ہے اے سی دو چار چار چار آڈر کیا ہ اے سی
ارے بھائی جان ہم تو سوچ رہے تھے بھائی جان پورا دکان لے لے لیکن کیا کرے دکاندار کے پاس ایک ہی بھی بھی نہیں تھا
چلیے کوئی بات نہیں ہم تو نہیں کہی گئے تو ہم اپنے میں سے بجوا دیں گے ایسا کوئی بات نہیں ہے
نہ بھائی جان آپ کہلا اتنا چنتا کیجیے گا نہیں نہیں اتنا چنتا کرنا چاہیے بھائی جان
نہیں بھائی جان آپ کا دکھ ہم آپ کا دکھ ہم کو نہیں دیکھا جاتا ہے بھائی جان
بھائی جان پھر بھی اتنا چنتا کیوں کرتے ہیں
کرنا پڑتا ہے
بھائی جان کرنا کیوں پڑتا ہے
ارے بھائی لیے ہم آپ کو مس کرتے ہیں بھائی جیں
ارے بھائی جان ملنے آئیے نا بھ جان سچ میں آئیے نا بھ جان سر کیا گاؤں چلے گئے کتنا اچھا تو رہتے تھے شہر میں
ہاں بھائی آنے والے ہیں بہت جلدی آنے والے ہیں بھائی
ہ آٹھے مہینہ ہے ایک پریھا میں پائی جان
ہاں پریچا میں تو آنا ہی پڑے گا
ا تو پریچا میں آئیے گا پا آپ کا یہاں پہ تھڑے
نہیں نہیں وہی تو پڑھنے والا ہے نا
یہی پہ ہمارے سائڈ میں
ہاں آپ کے ہی سائڈ میں پڑھنے والا ہے
ہ
ہاں ویسا بھی آپ سے ملا ہوا بہت دن ہو گیا ہے بہت
تو بھائی جانتا آپ کی بات سوچے جب آپ کا ہی سیٹ پڑے گا تو ہم ہم کووں سائڈ پڑے گا تو ہم نہیں جائیں گے چ د نے
بھائی چلو کوئی بات نہیں تو پھر وہاں پہ رہ جائیں گے کو دقت ہے
ہاں ہاں کب آئیے گا بولیے کس دن رہنا ہے
کس دن آپ بولیے جب بولیے ہم جب چل آ رہے ہیں بتائیے کب کوگا
بولیے کل پرسو کتنا سمئے لگتا ہے ویسے آنے میں بھائی جان
ہلو
ہاں بول رہے ہیں بھائیان کتنا سمے لگ
بنے نا مجہ
بول رہے آپ شہر آتے ہیں تو ویسے آپ کو کتنا سمئے لگتا ہے بس سے یا ٹرین سے یا کچھ بھی سے
وہی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے
کتنا گھنٹہ
ایک گ گھنٹا
ایک گھنٹہ میں پہنچ جاتا
ہاں آپ جو کہاںیں آپ جو شہر نہیں ڈاتتے ہیں
ہاں آپ جب آئیے گا ہم شہر سے تھوڑا دور رہتے ہیں جب آئیے گا تب ہو جائے گا آپ ایک م آپ دو منٹ میں بولیے گا تو دو منٹ میں آ جائیں گے پانچ منٹ بولیے گا پانچ منٹ میں آ جائیں گے
چلیے اچھا بات ہے پھر بات چلیے ٹھیک ہے تو ہم کو جانا ہے کہیں
ہم کو بھی جانا ہے بھائی جان جائیے تو بات موت کیجیے جائیے جائیے ہم نہیں ملیں گے بھائی جان جائیے نہیں ملیں گے ہم گصا ہو کے ہم گغصا ہو کے جائیے
کوال کر دیجیے